ہاں بولو کیا کہہ رہے تھے ہم ابھی
میں کہہ رہی تھی آپ کو یہ ویٹ گین کرنے کا
لیکن پھر بھی مجھےویٹ ہے ففٹی ففٹی
اب جو بول ریو انکی پینسل جسی بزو
ہاں پینسل جیسی بازو ہے ٹانگے بھی پینسل جیسی ہے اب لیکن مجھے پھک چڑھا نا اس سے فیس پہ اب دھیرے دھیرے ہاں اب دھیرے دھیرے ہو گیا کام لیکن دوائی ہونی چاہیے وہ جس سے سائڈ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے
ہاں ہاں ایک منٹ ایک منٹ
کوئی بات نہیں
ہلو ہلو
ہیلو
ہاں آپ کہاں گئی تھی چپس کہانے گئی تھی چپس کہانے گئی تھی
می چپس کھانے نہی گئی تھی میں چاو کو لانے گئی تھی
اچھا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے
اس کو مینگو دینا تھا کارڈ کے بھائی کو
اچھا ٹھیک آپ بھی چپس وپس وغیرہ نہیں کھانا چاہیے
می صبس سے دو کھائے م صبحس سے دو کھائے
نہیں اوائڈ کرنا چاہیے اس سے بیٹر ہے آپ فروٹس کھاؤ
اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے مطلب نا ایڈکٹ پوری ایڈکٹ ہو گئی ہیں
نہیں آپ کو لیکن اوائڈ کرناا آپ پھر فروٹس کھا مینگو کھا برانا ہے
آ ماما بناتیے گھر پہ آلو چپس نہا ہوتے نا
ہاں ہاں
فرینچ فرائز کا بھی
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے گھر کا جو بھی آپ بناؤ نا وہ پھر بھی بیٹر بیٹر ہوتا ڈاکٹر بھی مجھے پچھلی بار پیو سی اوڈو ڈگری نکلا پھر اس نے بولا آپ مطلب بازر کا کھاتی ہوں میں نے کہا میں نہیں کھاتی ہوں کبھی کبھار کھ وہ نہیں جو ایکسس ہوتا ہے میں نہیں کھا چپس ویپس اگر میں اب چپس لاؤں گی نا مجھے دو دن رہے گئے ادھر ہی میں چپس کی اتنی عادت نہیں ہے مجھے پھر بھی موموز کھاتی ہوں میں پھر بھی کبھی کبھار جب جاتے ہیں تو تب کھاتے باہر سے زیادہ متاتے جب میں ج ہسبینڈ کے سھ کہ گا آج جو وہاں تک مجھے جانا ہے ایک دو بار اس کے ساتھ کائے تو کیا تھا لیکن مت کھاؤ میں کہا مجھے مزہ آتا ہے تو اب کوئی بات نہیں ہے کبھی کبار کھائیں گے اس سے کچھ کچھ نہیں ہونا جو کنٹینیو کھائیں گے اس سے ہوگی پرابلم پھر بھی وہ اچھا چیز نہیں ہے یار پچھلی بار میں نے گھر میں بنایا موموز یہ آسان ہاں یہ آسان ہے الگ
س والال بناری ویج یا نان ویج
نہیں میں نے یہ بنائی چکن کا بنایا میں نے
اچھا
ہاں چکن کا بنایا میں نے تو سوں نے کہا چٹنی وٹی بنائی تو لیکن گھر کا ہی زیادہ آپ کرو پریفر وہ نہیں باہر کا اوائڈ نہیں چپس زیادہ جو چپس ہے نا زیاہ کی لڑکیوں کا پھر پروابلم بہت ہے آپ لڑکی ہو ابھی چھوٹی ہو بہت کرو اوائڈ تب فرٹس کاؤ بیننا کا ایپل کھا یہی ہاؤ میری کزن بھی بہت کھاتی تھی چپس میری یہاں فرینڈ ہے وہ مجھ سے چھوٹی ہے اس کو مجھ سے نا میں میں کہہ رہی ہوں مجھ سے چھوٹی ہے وہ
اچھا
اس کو لفافے بھر بھر کیا تھا چپس چاکلیٹ چاکلیٹ پھر بھی اچھا ہے آگر چاکلیٹ کھایا گیا انسا وہ بھی ٹھیک ہے
ڈارک چاکلیٹ زیادہ فد فائدہ دیتا ہے
ہاں وہ کھاتی تھی وہ ایک ایک لفا پہ لاتی میں نے کہا سزان آپ کو کیا ہو گیا پھر پرابلم ہو جائے گی وہ ایک ایکخو پال آتی تی جب میری بھائی کی شادیھینےفاپ پھر شام کو بیٹھے تھے وہ ایک مہم سے سے پہلے ہی یہ پر تھی وہ شام کو لاتی تھی میں کہا سوزائےب اگل ہوگی اور بسم دی آپ کیا کر رہے کھا کچھ نہیں ہوتا ہے میں جب کھاؤں گی نا چپ اس کا بھی ٹومیٹو چپس میں کھاؤں گی دوسرا کوئی اور انکل جس ہوتا ہے نا وہ کھای ہم کبھی آپ نے کہا آپ کہہ رہی ہو صبح سے میں نے دو کھائے
ہ
لیکن اوائڈ کرو میں آپ کی بڑی بہن ہوں لیکن اوائڈ کروں آپ چھوٹی بہت ہو وہا ایوائڈ کرو میں حساب سے کہاتو یہ اوائڈ کرو یہ اچھی چیز کیا پتہ وہ بار سے کیا بیچ آج آپ کو پتا ہے کتنی پروابلمس ہوتی ہے
ہاں
بہت لڑکیوں میں بہت پرابلم لیکن وہ کیا ہے جنک فوڈ باہر کا کھاتے ہیں ہم زیادہ مزہ بھی ہوتا ہے ہم کھاتے ہم گئے نا پچھلی بار پرسوں میں سیٹرڈے کے دن گئی نا ہسبینڈ کے ساتھ شانوار مہان حالانکہ ہم نے کھایا وہ کھانا کھایا چاول کھایا بس مت اس نے کہا نیکسٹ ٹائم ہم جب جائیں گے آپ گھر میں ہی لانا کچھ پکا کے میں نے بولا ہاں باہر کا کیا پات ہے کیا بناتے ہیں مجھے ہم نے کھایا وہ بٹ چکن مجھے ٹیسٹی نہیں آیا مجھے الٹی آ رہی تھی میں کہہ رہی کو نہیں اب نکالنا چاہے نا کا تو میں نے وہ کہہ رہا کھاؤ کھا میں نے بولا میں کھاتی ہوں جتنا مجھے کھانا تھا میں اب نہیں زیادہ کھاؤ گی آپ کو بٹر چکن کیسا تھا کاکرچ اس نیول مجھے مار میں نے کہا مجھے الٹ آ رہی تھی میں نے اس کو کہا میں اتنا ہی کھاؤں گی پھر ہم نے کافی وافی پی تو وہ نہیں باہر کا اچھا نہیں ہوتا ہے پھر بھی اور ہم چڑھے ریسٹورینٹ میں ہم چڑھتے ہیں نا مطلب جب سون مر جاتے میں تین بار گی ہو مطلب چپ سے مطلب بہت تین بار ہم گئے لیکن کھانا اچھا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہائی فائی وہاں پر جی ایس ٹی بھی دینا پڑتا ہے ہائی فے ہوٹل ہے وہاں وہ وہاں ہے وہ سن لینڈ مے پتا ہوگا وہاں پر بھی ہم دوبا ہاں وہاں پر بھی میں چڑھی دو بار کھانا کھا پرسو ہمند گڑے دوسرے ہوٹل میں وہ بھی بڑا ہوٹل تھا دیکھیے مجھے ٹیسٹ نہیں آیا سن لینڈ میں پھر بھی اچھا ہے
بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں اور نہیں ہوتا ہے زیادہ جنا جتنا جی ایس ٹی لیتے ہیں نا اس سے کم مزہ ہوتا ہے
ہاں ہاں پھر بھی پھر بھی دو بار ہم گئے نا سکلو لڈ پھر بھی وہاں اچھا ہوتا ہے ہاں اس میں
وہاں پہ بھی اتنا نہیں ہوتا ہے اس کے اگر آپ یہ دیکھو گے نا چاؤمین
ہم
اس کی چامن ٹھیک ہوتی ہے مطلب اچھی اچھی خاصی اور وہ دیتا بھی ہے بہت زیادہ
میں جب ہم پہلی بار گئے نا پھر ہم نے میں نے کہا اس کو ہم بریانی کا اس میں کتنا ٹیسٹ تھا میں تھک گئی پھر وہ کھاتے کھاتے اس نے تھاؤزینڈ میں شاید دیا اور پھر پانی وانی بہت جی ایس چڑھایا لیکن اس میں ٹیسٹ بہت تھا اس میں ڈرائی فروٹ بھی تھا مزہ آیا لیکن پرسوں ہم گیئے کسی اور ہوٹل میں وہاں کچھ تھا اس سنولینڈ میں ہم چڑھے وہاں کسی کو آنا اس نے کہا آج ہمیرے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو وہ تھا پھر ہم دوسے ہوٹل اس نے فرینڈ کو فون کیا اب کون سا اچھا ہے یہاں پہ تو اس کو پتا نہیں کیا نام تھا وہ بھی اچھا تھا ہائی فائی ہوٹل لیکن مزہ مجھے نہیں آیا میں نے کہا اگلی بار ہم جب جائیں گے اب دیکھیں کب جائیں گے تو میں گھر میں کچھ بناؤں گی وہی لے جاؤں گی ساتھ بیٹر ہے لیکن گھر کا ہی اگر آپ کچھ بھی بناو نا گھر کا چپس وپس
پتا ہوتا ہے کس سے بنتا ہے کیسے
صاف ہی بنتا ہے وہ اچھا بنتا ہے ہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں اب میں سننی نہیں چاہیے آپ اپنی چپس کھائے چپس اوائڈ کر ہاں اللہ کی قسم میں سج گئے چپس تھوڑا نا آپ نہیں ہوگا ایک ساتھ نہیں ہوگا وہ مجھے پتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اوائڈ کرو پھر ہوتی ہے پروابلم
ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار کھا سکتے ہیں
ہاں ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جتا انوں نے کہا صبح سے میں نے دو کھائے یہ بتا ہوا یہ نہیں کھانا ہوتا ہے دیکھو یہ کھانا ہمیں میٹھا لگتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ پرابلم ہے
ہاں
ہمارے لیے یہ پرابلم میں آپ کی بڑی بہن ہو میں سمجھا رہی ہوں آپ کو لیکن یہ اوائڈ کرو اور
اور سناؤ کچھ
آ کوتے فون کتنا کرم ہوا
چلو اب یہ ایک کریں گے تو آپ
ہاں ابھی ہے ہاں مجھے ابھی پہنچ جائے
ا چل پھر کریں گے بعد میں آپ آؤ گ جاؤ گے نا دارس گو پھر شام کو آپ مجھے مجے اینی ٹائم کال کر سکتی ہو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب آپ آب بھی تھک گئی ہوگی اوپر سے آئرن کر رہی ہو
ہاں اپر سے گرم ہو گیا
ہاں گرمی ہے نا کوئی بات نہیں اور
ابھی ہے ٹائم ہم تھوڑا
اچھا ٹھیک
ایک مینٹ
ہاں ابھی ایک منٹ ہے اور سنا اور کیا سناو آواز مزہ مجھ سے بعد
ہاں جدی جتنی ہم نے بات کی اتنی میں نے آج سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں کی ہے
ہ سچ میں آپ دیکھنا اس میں آپ کو پیسے آئیں گے اچھے خاصے ہاں
ہاں ہم کہتے ہیں نا بارہ بارہ تیرہ تیرہ منٹ بعد
انشاء اللہ آئیں گے آپ میں مجھے یہ نا آپ نے بولا نا ساتھ مجھے خراب ہو گئے آپ کو یہ بات نہیں اب آئے گی اس کے پیسے آپ کو انشاء اللہ
ان شاء اللہ ان شاء اللہ آپ کو بھی آئیں گے پھر بھی آپ آپ ہی کو ورت لگیں گے ہے نا
ہاں آپ کو بھی مجھے بھی دونوں ضرورت لگیں گے اور چھ ہنڈریڈ سے اگر اوپر اوپر ہے وہ ٹھیک ہے چھ ہنڈریڈ سے کام نہیں ہو اچھا ٹھیک ابھی ابھی میں چاک کروں گی نا اب اب بھی چیک کرنا کہ ابھی جو آپ نے مجھ سے بات کی نا آپ دیکھنا اس کو کتنا آیا
اچھا اوکے بائے دس منٹ ہو گئے اللہ حافظ
اوکے اوکے بائےا